وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں شکر الحمد للہ ٹھیک ہے
ہاں آپ کی آواز اچھے سے نہیں آ رہی ہے
آپ کی آواز بھی نہیں ارہی ہے اچھے سے
میں بول رہی ہوں گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں شکر الحمد للہ سب ٹھیک ہے
اور آج ہم کس ٹوپک پر بات کریں
ہم بات نہیں کی کہ اصل مطلب بات کرتے ہیں
آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی ہے اچھا ٹھیک
ہمم
اچھا ٹوپک ہے مجھے بھی ایسے ٹوپیکس پسند ہے جن سے ہمیں کچھ سیکھنے کوملے
ملی ٹھیک کل کی گفتگو کے بعد میں بہت دیر تک اسی بات کے
آج کا ہمارا ٹوپک ہے کہ نیکی کا اصل مطلب اکثر ہم سب یہ لفظ روز سنتے ہیں لیکن کیا ہوا ہم واقعی جانتے ہیں کہ اصل نیکی کیا ہوتی ہے
ضرور بتاؤ مجھے بھی ایسے آج بہت خوبصورت ٹوپک ہے میرے خیال میں اصل نیکی صرف نماز روزہ یا زکات تک محدود نہیں نیکی ہر روز کام ہے جو الله کو پسند ہے اور جس سے کسی انسان کو فائدہ پہنچے
بال کل صحیح لیکن آج کل لوگوں نے نیکی کا مطلب صرف چند بڑے کاموں تک محدود کر دیا ہاں جب کہ ایک ایک مسکراہٹ کسی کا حال پوچھنا کسی دکھی انسان کو تسلی دینا اور سچ کچھ بولنا بھی نیکی ہے
مجھے لگتا ہے ہم روز بہت سینے کیا کرنے کا موقع
مق مل تو ہی چلا جن بالکل ہمم کے پصر کبھی کسی بزرگ کا سامان اٹھانا کسی بچے کی مدد کر دی نہیں یارستے سے تاکہ دینے والی چیز ہٹا دینا بھی بہت بڑی نیکی ہے
ہاں ایک اور بات جو مجھے بہت سوچنے پر مجبور کرتی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ صرف لوگوں کی ترین کے لئے نیکی کراتے ہیں
اس لیے اسلام میں نیت کی بہت اہمیت ہے اگر کام اللہ کی رضا کے لیے ہو تو چھوٹا عمل بھی بہت قیمتی بن جاتا ہے
اور اگر نیت صرف شہورت ہو پھر اس عمل کی روح کم کمزور ہو جاتی ہے اسی لیے انسان کو اپنے دل ابھی محاسبا محاسبہ کرنا چاہیے
مجھے لگتا ہے اصل میں کہ وہ ہے جو چپ کر چھپ کر کی جائے کیونکہ اللہ ہر چھپی اور ظاہر چیزوں کو جانتا ہے وہ نیت اور اخلاص دونوں دیکھتا ہے
آج کل سوشل میڈیا پر بھی لوگ ہر مدد کی ویڈیو بنا دیتے ہیں
اگر کسی کا مقصد دوسروں کو بھی خیر کی طرح طرف لینا ہو تو بات الگ ہے لیکن اگر مقصد صرف تعریف ہو تو انسان کو اپنی نیت ضرور دیکھنی چاہیے
اگر لوگوں کے ساتھ نرمی سے بات کرنا بھی نیکی ہے نا
جی ہاں ورلڈ کی خدمت بہن بھائیوں سے محبت رشتہ داروں کا خیال اور پڑوسیوں کا حقوق ادا کرنا سب سے بڑا نیکی ہے
کبھی کبھی ہم باہر والوں سے تو بہت اچھے سے بات کرتے ہیں لیکن گھر والوں سے بہت ہی تیز لہجے میں بات کرتی ہے
یہی تو کمی ہے اصل اخلاق گھر سے شروع ہوتے ہیں
مجھے لگتا ہے یہ کہ صرف امیر لوگ نہیں کر سکتے
بالکل نہیں غریب انسان بھی اپنی اچھی زبان اچھے اخلاق اور دعا کے ذریعے بہت نیکی کر سکتے ہیں
مطلب پیسہ ہونا ضروری نہیں ہے
نہیں اللہ دل اور عمل دیکھتا ہے دولت نہیں
اتنی پیاری بات ہے اس کا مطلب ہر انسان ہر ان کے پاس نیکی کرنے کا موقع ہوتا ہے
بالکل اگر ہم روز ایک بھی اچھا کام کرنے کا ارادہ کر لیں تو دھیرے دھیرے ہماری زندگی بدل سکتی ہے
اور شاید ہمارے اچھے اخلاق سے دوسروں دوسرے لوگوں بھی مسکرا سکتے ہیں
بالکل یہی اصل کامیابی ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کی زندگی میں خیر آئے
آج کی گفتگو سے مجھے احساس ہوا کہ نیکی صرف ایک عمل نہیں بلکہ ایک سوچ اور ایک زندگی کا طریقہ ہے
بالکل اللہ تعالی ہمیں اخلاص ا اخلاق کے ساتھ ہر چھوٹی اور بڑی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے
لیکن ایک سوال میرے ذہن میں آیا کیا چھوٹی چھوٹے نیکیاں بھی اللہ کے نزدیک اٹھتی ہے
ہ جی ہاں اللہ تعالی کسی بھی نیکی کو ضائع نہیں کرتا کبھی کبھی ایک چھوٹی سی بلائی کسی کی پوری زندگی بدل دیتی ہے
جیسے اگر ہم کسی اداس انسان کو تلسی دیتے ہیں تسلی دیتے ہیں
بالکل ہو سکتا ہے وہ انسان صرف دو پیارے الفاظ کا انتظار کر رہا ہوں
ہاں ہیلو
آج کل لوگ دوسروں کو رولانے تو رلاتے تو آسان سمجھ ہے لیکن کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لینا مشکل لگتا ہے
اسی لیے مسکراہٹ بھی ایک نیکی ہے اچھی زبان اور نرم لہجے انسان کی پہچان ہوتی ہے
کبھی کبھی ہم غصے میں اکثر ایسے الفاظ بول دیتے جو سامنے والے کو بہت تکلیف دیتے ہیں
بالکل اور پھر وہ الفاظ آپس وہ اپس میں وپس بھی نہیں واپس بھی نہیں لے جا سکتے ہیں اسی لیے بولنے سے پہلے سوچنے سوچنا بھی ایک اچھی عادت اور نیکی ہے
مجھے لگتا ہے سب سے مشکل نیکی اپنے غصے پر قابو پانا ہے
بالکل غصے کو روز لینا روپ لینا بہت بڑا بڑا کام ہے ہر ا تک بار تکبیر انسان وہ نہیں جو دوسروں کو رہا دے بلکہ وہ ہے جو اپنی تحفظ پر قابو کر لے
اگر کوئی ہمیں برا کہے اور ہم جواب میں برا نہ کہے کیا یہ بی نے کی ہے
جی ہاں بری برے کا جواب برے سے دینا انسان ا احسان ہے لیکن اچھے سے دینا اصل کامیابی ہے
آج کل لوگ بدلا لینے کو اپنی عزت سمجھتے ہیں جبک یہ معاف کر دینا بہت بڑا حوصلہ ہے معاف کرنے سے دل ہلکا ہوتا ہے اور اللہ بھی خوش ہوتا ہے
ایک اور بات بتاؤں کیا
ج
ز پرہیز کرنا بھی نیکی ہو سکتا ہے
ضرور علی علم حاصل کرنے کا مقصد اپنی اور دوسروں کی بھلائی کو وہ تو وہ بھی نیکی ہی ہے
اور اگر کوئی اپنا علم دوسروں کو سکھائے
تو اس کا ثواب اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے علم بڑھنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے
گھر میں والدین کی مدد کرنا بھی بہت ضروری ہے
بالکل ماں کا کام ہلکا کرنا والد کی عزت کرنا اور گھر والوں کے ساتھ محبت سے رہنا بھی نیکی ہے
ہ کبھی کبھی ہم باہر والوں کی والوں کے ساتھ تو بہت اچھے سے بات کرتے ہیں لیکن گ والوں کے ساتھ
بالکل نہیں کرتے
جبک اصل امتحان گھر کے اندر ہوتا ہے وہی انسان کا اصلی اخلاق نظر آتے ہے
پڑوسی ہو کے حقوق کا بھی اسلام میں بہت ذکر ہے
جی ہاں اگر پڑوسی بھوکا ہو اور ہم آرام سے کھانا کھا لے تو ہمیں اپنا بھی محاسبہ کرنا چاہیے
مجھے لگتا ہے ہم صرف عید یا رمضان میں ہی یا زیادہ نیکی کردی ہیں
یہ کہ کسی ایک مہینے یا ایک دن کے لیے نہیں ہوتی مسلمان کی پوری زندگی ہی نیکی اور بھلائی کا پیغام ہونی چاہیے
بالکل صحیح روز روزانہ ایک اچھی اچھا کام کرنے کی عادت ہ بنا لیتی لےنہ چاہیے
چاہے وہ کسی کو سلام کرنا ہو کسی کی مدد کرنا ہو ہو یا کسی کے لیے دعا کرنا ہو
کبھی کبھی صرف کسی کو کسی کی بات توجہ سے سن لینا بھی اس کے لیے بہت بڑی مدد ہوتی ہے
جی ہاں اللہ تعالی ہم اخلاص اچھے اخلاق اور ہمیشہ نیکی کی راہ پر جلنے کی توفیق عطا فرمائے فرما اچھا اوکے اللہ حافظ
چلے